السلام علیکم بھائی جان
وعلیکم السلام بھائی جان اور سب خیریت
جی جناب جی سب کیہریت اللہ تعالی کی دعا ہے جناب بس آپ فرماؤ جناب
اور آپ کے یہاں کیسا موسم ہو رہا ہے جناب
ہاں جناب موسم تو بس رنگین ہے آواز چل رہی ہے ٹنڈی ٹھنڈی شیتل آواز چل رہی ہے آپ سناؤ کھانا وانا ہو گیا آپ کا جناب
ہاں جی جناب آپ ہمارا تو کھانا ہو گیا فی الحال تو کل رہے ہیں
بس جناب آپ کے ادھر بجلی بجلی کیسی آ رہی ہے جناب
ارے پوچھو مت جناب بجلی کا تو ایسا ہی ہے تو مرٹ بھی چلی جاتی ہے تو بس
تو جناب آج بجلی کی بچت اور اس کے مستقبل پر کچھ گفتگو فرمائیں جناب
جی جناب جی جناب
تو جناب آج ہم ایک ایسے ہی بسے پر بات کرتے ہیں کہ جو دکھنے میں تو بہت معمولی لگتا ہے لیکن اس کا تعلق جو ہے ہمارے گھر کے بجٹ سے لے کر پوری دنیا کے مستقبل سے ہے جناب یعنی بجلی کی بچت اور اس کی اہمیت پر جناب
بالکل صحیح بھائی بالکل آج کے دور میں اگر چند گھنٹوں کے لیے بھی لائٹ چلی جاتی ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے زندگی ٹھہر سی گئی ہو اور ہمارے یہاں گیجٹس جیسے پانی کی موٹر اے سی فریج سب بے جان سے لگتے ہیں
جی بھائی جان جی سبحان اللہ مانساء اللہ کیا ہے آپ نے واجد بات فرمائیے جناب تو جناب یعنی بجلی آ صرف ایک سہولت ہی نہیں بلکہ انسان کی بنیادی ضرورت بھی بن چکی ہے لیکن جس تیزی سے ہم اس کا استعمال کر رہے ہیں اگر ہم نے اس کے تفسف پر دھیان نہیں دیا تو جو آنے والی جو ہے پیڑیاں ہیں نسلیں ہیں وہ اندورے میں ڈوب سکتی ہیں جنا
جی جناب جی جناب یہ کیا آپ نے صحیح بات کہی ہے یعنی آج کی گفتگو کا مقصد صرف بجلی کی بچت کرنا ہی نہیں ہے بلکہ ایک ذمہ دار شہری ناظرک بننے کی طرف ایک قدم بڑھانا ہے
جی جی بھائی جان جی یہ کیا آپ نے واجد بہت فرمائی ہے جناب یعنی تھامس ایڈیسن نے جب بلب ایجاد کیا تھا تو اس نے کبھی نہیں سوچا چاہوں گا کہ انسان ایک دن بجلی کا قدر آدی ہو جائے گا کہ آج ہم ضرورت نہ ہونے پر بھی اور لائٹیں کھلی چھوڑ دیتے ہیں جناب جیسے آپ لگوں نے دیکا ہوگا ہم نے بھی کئی بار ای آام سے بھی غلطی ہو جاتی ہے بلب جڑا چھوڑ دیا پنکھا چل رہا ہے کول چل رہا ہے اور جب کہ اس میں کوئی بیٹھا بھی نہیں یعنی ہم بے فضول کی بجلی کی کھپت کر رہے ہیں جناب
بالکل بالکل جناب یہ سائنٹیفک جو میں مطلب ہم ٹی وی یا چارجر کا ریموٹ سے بند کرنے کا جنا کچھ ٹیکنیکل ایشو آ گیا ہے ایک سیکنڈ ذرا
جی جی جناب جی میری طرف تو
جیسے ہم کبھی ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں یا پھر کچھ اور چیزیں تو ہم چھوڑ کے چلے جاتے ہیں تو آج کی ضرورت ٹائم فین وغیرہ کو بند کرنا ضروری نہیں سمجھتے ہیں اس وجہ سے اس قدر ہ
جی جی
کیا سرام ایک سیکنڈ جناب خ
جی تو جناب یہ بھی تو ہے کہ یہ تو بہت اہم نق ہے یعنی انجانے میں ہی صحی ہر دن بہت سی بجلی جایا کر رہے ہوتی کین جناب ہم
بالکل جناب یہ بات آپ نے بالکل صحیح ہو دی ہے آج کل بجلی کی بہت زیادہ بربادی ہو رہی ہے خاص کر تو ایسے سمجھ لو و سے زیادہ بجلی کا یوز ہم کرتے آ رہے ہیں
تو جناب بجلی کی بچت آخر کار ضروری کیوں ہے اس کے بارے میں کچھ فرما سکتے ہیں جناب آپ
جی جناب بالکل بالکل بالکل ہم بجلی کا بل پورا چکاتے ہیں پھر ہم کیوں بچت کریں یہ بھی آپ کے دماغ میں وہ آیا ہوگا لیکن اصل میں بات یہ ہے کہ ہمیں بجلی کی بکت چلنی چاہیے جیسے وت میں آ کر کے اس کا اگلی پیڑھی بھی دپ
جی جناب جی یہ تو آپ نے بالکل صحی فرمایا یعنی بل چکانے سے آپ بجلی کے مالک تو جناب نہیں بن جاتے آج بھی ہمارے ملک میں زیادہ تر بجلی کوئلے کو جلا کر بنائی جاتی ہے تھرمل پاور پلانٹ سے نکالنے والا دھوا ہمارے ماحول کو خراب کر رہا ہے تباہ کر رہا ہے تو جس سے آج کل آ دیکھ رہے ہوں گے کہ گلوبل وارمنگ جرب کتنی بڑھتی جا رہی ہے
او ہو ہو ہو یعنی جتنی زیادہ بجلی ہم فالتو خرچ کرتے ہیں اتنا ہی زیادہ کولا چلے گا اور ہمارا پریاورن پردوشن بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا کہ
جی جناب بالکل صحیح بالکل صحیح اسی لیے تو جناب کہ بجلی کی بچت صرف پیسوں کی بچت نہیں ہے بلکہ یہ اس زمین کو ایک بچانے کا ذریعہ بھی ہے جناب
ہمارے سننے والے کانوں کو کچھ ایسے آسان طریقے بتائیے جن اپنا کربو گھر کا بجلی کا بل کم کر سکیں اور دیس کی بھی مدد کر سکیں
جی جناب جی تو اس کے لیے کچھ بہت اور آسان جیسے عملی قدم اٹھائے جا سکتے ہیں جیسے پارمپرک بلبوں کو الوداع کہہ دیں سب سے پہلے جو ہمارے پرانے گھر جو ہیں ان میں پرانے پیلے کے بلب اور ٹیوب لائٹس ہیں ایک تو انہیں بدلے ان کے استان پر ایل ای ڈی بلب لگائے یہ اسی پرتیشت کم بجلی خرچ کرتے ہیں اور ایک جو ہے اسٹار ریٹنگ پر دھیان دیں جیسیے ہم جب بھی کوئی نیپ پھیرےیے ایسی واسنگ پاؤڈر واسنگ مشین خریدتے ہیں تو ان پر فائیو اسٹار ریٹیڈ اپکر ہی لیں یعنی یہ فائیو اسٹار جو اپکر ہوتے ہیں یہ بجلی کی کپت کو آدھا کر دیتے ہیں اور جو آج کل جو دیکھ رہے ہوں گے قدرتی روشنی کا جو استعمال کریں جیسے دن کے وقت کمرے کے جو پردے ہیں انہیں کھولے کر رکھے تاکہ سورج کی روشنی اندر آئے اور بے وجہ لائٹ نہ جلانانی پڑے جناب
ٹھیک ٹھیک جی بات بالکل صحیح کہی ہے آپ نے جناب پیسے بھی جہاں کم زیادہ روشنی کی ضرورت پڑتی ہے وہاں پر ادھک تر پردوں کا یوج کرو مطلب پردے پردے ہٹا کر کھول کر کے وہاں پراکرتک روشنی کا اپیوگ زیادہ کریں
جی
اور اور کچھ بتائیے جناب اس کے بارے میں جیسے بجلی کا بل کم کر سکتے ہیں
اور یہ اے سی کی جو صحیح سیٹنگ جیسے گرمیوں میں اے سی کا تامان امیشہ چوبیس ڈگری سلسس سے چھبیس کے بیچ رکھیں جو ہے اس سے سولہ ڈگری سے سلسس پر چلانے سے کم پریشر پر لوڈ بڑتا ہے اور بجلی کا بل آسمان چھونے لگتا یعنی جتنی اے سی بھی ہے اپنی تو اسے یدی ہم سولہ پر چلاتے ہیں تو جو ہے بجلی کی کھپت بہت زیادہ ہونے لگتی ہے
ہاں یہ بات بالکل صحیح بولی ہے جناب آپ نے ہاں جہاں مطلب ایک دو ٹیمپریچر زیادہ بڑھا کر کے بھی اس کو چلا سکتے ہیں تو کمپریچر بھی مطلب زیادہ لوڈ نہیں پڑے گا اور بجلی کا بھی بل کم آئے گا اتنے آسان طریقے تو جناب کوئی بھی اپنا سکتا ہے روزمرہ کی زندگی میں آسانی سے یوز کیے جا سکتے ہیں
جی جناب جی جی اور آج کل دیکھا ہوگا کہ سرار بھی سولر انرجی یعنی سوور ارجا پر بہت زیادہ زور دے رہی ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جناب اس کے بارے میں کچھ فرما سکتے ہیں
بالکل بالکل ذرا سولر انرجی بھی اصل میں ایک ایسا لاجاب ذریعہ ہے جو کبھی نہ ختم ہونے والی انرجی ہے اس سے کوئی پردوشن بھی نہیں ہوتا ہے اور اپنے گھروں کی چھتوں پر سولر پنل لگنے سے مطلب گھر کی چھت بھی ٹھنڈی بنی رہتی ہے اور اس سے بجلی کا بل بھی نہ نہ کے برابر ہی ہو جاتا ہے ایسے سمجھ لو تم یعنی مفت کی بجلی اور پریاورن کی حفاظت دونوں پنتھ ایک ہی کاج میں ہو جاتے ہیں جناب
جی جی جناب یہ تو بالکل آپ نے صحیح فرمایا تو جناب آج بھی اس گپتگی کا نچوڑ یہی رہا کہ بجلی کی ایک ایک یونٹ بچائائے وہ اصل میں بجلی بنانے کے برابر یہ ہے جیسے ہم بجلی بچا رہے ہیں تو تو وہ جناب ایسی ہی سمجھیے کہ ہم بجلی کی جو ہے نرمان کر رہے ہیں بجلی کو ہم بنا رہے ہیں
جی جی جناب بالکل صحیح بات کہ ایک ایک یونٹ بچانا بہت ضروری ہے
ہ
حالانکہ میرے میرے حساب سے تو جناب ہمیں بھی سولر پلیٹ کا استعمال زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے جس سے کہ پریا پریاورن پردوشن ہے اور سرکار کا جو انپ شناپ پیسہ برباد ہو رہا ہے ہمارا بھی اس سے کچھ حفاظت ملے گی
جی جناب یہ تو آپ نے بالکل صحیح فرمایا ہاں سولر انرجی کے لیے سنار سرار ابھی جو چھوٹ بھی تو دے رہی ہے کسانوں کے لیے چاہے کوئی بھی ویکتی سرکار سبھی سے اپیل کر رہی ہے گہار کر رہی ہے کہ سبھی لوگ زیادہ سے زیادہ سولر پینل کا یوز کریں اور آپ نے اس سے ایک تو کوئی پردوشن نہیں ہے پھر اس میں فری کی لائٹ ملتی ہے بائی یہی ہے مین چیز نہیں لائٹ تو جو ہے ادھر سے ملتی ہے بجلی سے اس میں اس سے کیا ہے گلوب وارمنگ بڑتا ہے سے بجلی کی کپ ہو رہی پردوشن ہو رہا ہے تو میں تو جناب یہی کہوں گا کہ ایک جو ہے ایک مشہور جملہ آپ نے سنا ہوگا کہ بجلی بچاؤ اور مستقبل سمارو دیدی اسی بات کو اگر میں ایک سائرانہ انداز میں پیش کروں تو جراازی احتیاط سے گھر میں اجالا رہے گا جو آج بچہ ہوگی وہی کل کام آئے گا
وہاں جناب کیا بات بولی آپ نے کیا شیر کیا ہے جاں شکریہ دوستوں ٹھیک ہے
تو جناب بس میں تو یہی چاہوں گا کہ آپ بھی ہمیشہ بجلی کی بچت کریں بجلی کا کپت کم کریں اور اپنے گھر پریوار سماج جتنے بھی ہیں ان کو سبھی کو سولر ارجی کے بارے میں زیادہ سے زیادہ بتائیں ان کو بتائیں کہ سولر اینرجی کم پردوشت کر دی ہے اور کوئی بھی اس کے دشپربھو نہیں ہے بجائے بجلی کے
صحیح بات صحیح بات شکریہ جناب شکریہ کمرے سے نکلتے بق سوئچ بند کرنا مت بھلیے گا
ج جی جناب جی میں تو ان سب میں تو ان سب چیز میں تو ان سب چیز کو دھیان رکھتا ہوں جناب
اچھا جی ایک ایک بجلی کے یونٹ بھی بچانا بہت ضروری ہے جناب
جی جی جناب جی جی اور جناب بس اللہ حافظ آج کے لیے بس اتنا ہی کافی شکریہ
اچھا تو پھر ملتے ہیں شکریہ جناب